السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
جی شکر آپ بتائیے آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
جی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا اپ کوپاتا میں کیا کھا رہی ہوں مجھے بھی کہلاؤ صاموہ بائٹ ہوتا ہے
اچا ٹھیک سمجھ میں نا وہ کیا کچھب بھی ہو تا ہے ساتھ
ہاں ہاں میں وہی کھائے راہی ہوں
آپ نے ویسے پرمیشن مانگی میں کھاؤں گی یا کسی سے
میں نہیں کھا رہی ہوں میں بہن کی بیٹی کو دے رہی تھی
ابھی کیا بتایا آپ نے میں کھا رہی ہوں
نہیں میں نے اب پا گیا مطلب نا مجھے منہ میں لینا تھا لیکن میں نے نہیں کھایا
چلیے ٹھیک ہے
ہاں ہاں اور آپ کو مجھے یہ پسند ہے میں سوچ رہی تھی میں کھاؤں گی
تو کھائیے نا
کیسے کھاؤں میں بیمار ہوں ایک بات میں نے تو پرمیشن بھی نہیں دی
جی آپ کو تو گلا بھی خراب ہے پیسے کہو گی
ورنہ کیا پانی آ رہا ہے دیکھ کے
س کوئی بات نہیں اپنا کوئی کال کرنا تھا انسٹاگررام سے
ہاں ہاں کوئی مجھے لگتا ہے مجھے ہی آ رہی ہے
جی
مجھے لگتا ہے مجھے ہی آ رہی ہے ہاں
ت کی کو مان نے
مجھے نہیی پا تا مجھے لگتا ہے یہ ہوگے میرے فرینڈس وغیرہ
فرینڈس ہے ایک نڈ
س ک مئی
جی فرینڈس ہے ایک ہی فرینڈ
میکسن ہی نہیں رہی
جی ایک گروپ ہے یا ایک ہی فرینڈ ہے
نہیں گروپ گروپ
نہیں گروپ ہے ٹ
جی
اور بتائیے آپ کچھ خاص
بس آپ کیا سننا چاہو گی آپ نے کبھی سموسہ بائٹ کھایا ہے
ہاں بار لیکن اس میں مزہ بھی لیکن اس میں مزہ بھی ہوتا ہے بہت
ہاں ہاں مجھے پانی آ رہا ہے میں بھی کھاتی
تو کھائیے نا آپ کو کس نے روگا
کتک نہیں نہیں
پھر
میں نے بیمار ہوں مجھے پرمیشن جب ملے گی میں تبھی کھاؤں گی
آپ کو تو گلا بھی ولا بھی بند ہے پسے کھا ہو گیا آپ چلیے ٹھیک ہے جو آپ
جی
ہاں جی اور بتائیے آپ
بس آپ یہ نا وہاں شور آ رہا ہے بہت زیادہ
یہ نا یہاں پہ فریج چالو ہے
بند کیجیے
ابھی بھی آ رہا ہے
ہاں ہاں بہت زیادہ
کیا بتا رہی ہو بات
اصل تو بہت زیاد آ رہا ہے بس
بس
ہاں ہاں بس
بتائیے
جی آپ سنائی کچھ آپ کچھ بزنس وغیرہ کا کرتے ہو امم
بزنس
ہاں
ہاں میرا تو بہت ہی بزس ہے پہلا ہی مہندرا کا شو روم دوسرا یہ میں نے کون سا مزاق کیا دوسرا یار سرینگر میں ریسٹ اسٹڈینٹ ہے اپنا ہی اور بھی بہت سے بزنس ہیں
اچھا اچھا
جی جی
آپ پارتے نہیں ہو پھر
ہاں آ رہ ہیں
کب آپ کو ٹائم کب ملتا ہے
میں برابر پڑھتا ہوں صبح کے چھ بجے سے صبح کے دس بجے تک
مجھے لگا آپ نے سر میں رکھا ہوگا
نہ نہ میں تو صبح صبح کیونکہ جب صبح صبح پڑھتے ہیں نا مائنڈ فریش ہوتا ہے اور صبح نا جلد یاد ہوتا ہے آپ صبح کبھی ٹرائی کرنا پڑھنے کی پھر دیکھنا مزہ کیا آتا ہے
مجھے یہ پہن کی دیتیھی نا منہ میں دے رہی ہے اچے بس اس نے مجھے پریشان کر دیا
اس کو بتاؤ میں نہیں کاؤں گی
یہ مجھے ابا کر رہی ہے آپ
جی
کیا بتا رہے آپ کو کھانا نہیں کھانا تھا آج
نہ نہ
ہاں
اصل میں نا مہمان ناں ابھی آیا برابر ایک بجے
کیا
یہ نا پاپا کا فرینڈ ہے تایا
اچھا اچھا
وہ آیا برابر ایک بجے کیا نہ اس نے کال کی تھی نہ کچھ ابھی ناں گھر والے کچھ بنا رہے ہیں اندر
ہاں جی کیا بنا رہے ہیں
پتا نہیں کیا میں مرنا گیا ابھی اندر
اچھا اچھا ٹھیک اچھا ہاں ہاں ہاں ہاں وہ آتی ہے کبھی کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہے
ٹھیک آپ نے کب آپ کو کب کھانا کھانا ہے
ابھی ابھی ٹائم ہے اب ہم سبزی مطلب نا یہ کچھ بنا رہے کیونکہ ہم ابھی مہمان آئے ہیں نا ہاں ہاں وہ والے گئے ہمیں نئے مہمان آئے وہ گئے صبح چھ بجے
اچھا وہ والے میں باہر کے
ہاں ہاں وہ گئے
ٹھیک ٹھیک
یہ ہمیں آئی ہے جو میری نانی ہے ناں اس کے سائڈ سے مہمان جی جی
پھر تو اچھی بات ہے
ہم اب بنا رہی تھی یخنی اور کچھ گوشت وغیرہ بنا رہے تھے ہم
ہاں
وہ آئی تھی اصل میں ہماری ہیلپ کرنے ہم نے شفٹ کیا ناں
ہاں
اب وہ بھی میری ہیلپ کر رہی تھی پریس کرنے میں
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی جی ابھی جب آپ نے بتایا نا یہ چاچو کی بیٹی ہے تب چاچو کی بیٹی نہیں تھی وہ وہی تھی تب وہی ناں عالیہ ہے
وہ کتنی بڑی ہے ویسے
اتنی بڑی نہیں ہے
تو بھی
مجھے نہیں پتہ ایسے وہ پڑھتی ہے کیسے سمجھاؤں وہ بھی امر سنگ میں ہی پڑھتی ہے
مطلب کالج
اس نے کمپلیٹ کیا وہ ماسٹرز ابھی کر رہی ہے ہاں ہاں
بس ٹھیک
جی جی وہ بھی ماسٹرز کر رہی ہے وہ بھی ماسٹرز کر رہی ہے وہ پڑھ رہی ہے ا نہیں نانی کو اتنا بکواس نے ک جایا ک کو ب با گا ہاں ہاں یہ میری دادی ہے یہ بات کر رہی ہے اسی مہمان کے ساتھ جی
آاںپ شل اسی کمرے میں بیٹھے ہو
نہیں نہیں میں کچن میں نہیں بیٹھی ہوں میں بیٹھی تھی دادی کے روم میں یہ میری دادی نا تھوڑا نا وہ ہو گئی ایموشنل
اچہا ٹھیک ہے
ہوں ہوں ہوں
روکو ہمنے وہیں پہ کھانا ہے
ارے نہیں
پھر
کچن میں ہے نا لے جائیگا
میں بتا رہا تھا کھانا کھانا ہے نا ان کو وہی پہ آپ کے گھر پہ ہی
ہاں ہاں یہ ایک ہی آئی ہے
عالیہ
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک ویسے آپ نے کیا بنایا سبزی میں
یخنی بنائی دال تھی اور بنایا گوشت وہ وہ تیکھا ہوتا ہے نا
اچھا ٹھیک کیا بول س مگ مرانگ پم
جی
جی جی اسکو نہ کچھ میں بولتے ہیں قورما
ہاں نہیں ویسے نہیں وہ ہم نے وہ روسٹ وغیرہ کرتے ہیں نا
اچھا ٹھیک ویسے ٹھیک
ہاں ہاں آپکو
قربانی وہ تو ہمیں کب کی ختم ہوگی
اچھا ٹھیک وہ پھر خراب بھی ہو جاتا ہے نا
ہاں جی ہاں جی
ا
اس تو آپ آپ کو ہے کچھ آپ نے بھی سارا ختم کیا
کیا گوشت
جی جی
ارے ہمیں تو کب کا ختم ہو گیا ہمیں تو ہاں یہ ہم بازار سے ہمیں تب سے بازار سے لگ بھگ پانچ چھ بار لایا ہے
ہمیں تو بہت ٹائم ہوا ختم ہونے تو
بازار سے نہیں لایا تب سے
ک ب
ہاں بہت بار بہت بار آپ کو آپ کو بھی تو پتا ہی ہے
ہاں ہاں مجھے تو پتاہ ہے وہ مہمان رائٹ ہے ہاں
اور بتائیے آپ کچھ خاص
بس دعا ہ جب یہ مہمان آتے ہیں نا تب مطلب خوش ہوتے ہیں ہمیں بھی کچھ کھانے کو ملتا ہے
مطلب آدمی غریب ہوتا ہے نہیں اپنے عادتوں سے غریب ہوتا ہے
ہاں ہاں
ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے
مطلب سنتا ہے نا تب بھی اچھی اچھی اچھے اچھے کھانا اچھا اچھا سبزی
جی جی
اور لوگوں نے نوٹس کیا تھا
ہم نا بعد میں کرتے ہے بات ٹھیک ہے چلیے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ